مول ل ہی بابر کرتے ہے
جی جناب خیریت سے ہیں
ہیلو
ہلو جی بھجان وعلیکم السلام جی بھ جان جی الحمد للہ آپ بتائیں کیسے ہیں
الحمد للہ ہم بھی خیر کیس سے ہیں آپ کے یہاں موسم کیسا ہے
ماشاء اللہ بہت سہانا موسم ہے
آپ کےاں بارش
اللہ کی رحمت برس رہی ہے بس اللہ کی رحمت برس رہی ہے اور آپ بتائیں آپ یہاں کے مو موسم کیسا ہے
الحمد للہ یہاں بھی موسم گرمی کی بہت شدت تھی الحمد للہ بارش نے یہاں موسم کو خوشنما بنا دیا ہے بس اللہ سے یہی امید تھی کہ الحمد للہ کے موسم میں ہمارے اسی طرح روحانیت بنی رہے
بے شک بے شک الحمد للہ سب اچھا چل رہا ہے سب خیریت چل رہا ہے اور تو ہمارے یہاں آج کھانے پہ چکن بن رہا ہے
ماشاء اللہ
تو آئیے آپ کی دعوت ہے ہمارے یہاں کبھی آئیے ہمارے یہاں
ویسے ہمارا ماننا ہے کہ اس وقت جو ہے گرمی جو بہت شدت بڑھ رہی ہے اگر ہم لوگ اپنے وزیر اعظم ماننی ہے نریندر مودی صاحب کی اگر التضا کو مانے اور ہر ایک انسان کسان اپنا ایک درخت لگائے اپنے گھر کے باہر تو یہ جو ہمارے موسم میں گرمی بہت شدت روپ سے بڑھ رہی ہے وہ کم ہو جائے تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے
ماشاء اللہ بھائی جان آپ نے بہت صحیح کہا ہے درخت کیا ہو رہا ہے کہ آج کی ڈیٹ میں جو یہ آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے اور جو کی شدت سی گرمی وہ چل رہی ہے اور آج کل دیکھیے دھوپ اتنی تیز ہونے کاارن لوگ درخت ڈھونڈتے ہیں کہ بھائی اس کی چھاؤں پہ ہم رک سکیں تو آج کل کیا ہے کہ دیکھیے بہت جگہ ایسا ہو گیا کہ کتنے درخت کاٹے جا رہے ہیں
جی جی
اور ہم لوگ آج دیکھیے آکسیجن کی کمی کارن آج صح رنگ سے سانس نہیں لے پا رہے ہیں
جی جی جی وہی میں آپ سے فرما رہا تھا کہ جو ہمارے وزیر اعظم ہیں نریندر مودی صاحب نے ابھی پریاورن دوس منایا اور اس میں ہر ہندوستان کے عوام سے یہ التجا کی کہ آپ وہ اپنے گھر کے باہر نیم کا درخت یا پیپل کا درخت لگائیں جس سے یہ جو اپنے دیش میں جو موسم میں ٹمپریچر بہت زیادہ بڑھ رہا ہے یہ درخت لگنے سے یہ کم ہو جائے گا اور ان شاء اللہ تعالی سب گرمی دور ہوگی
بے شک بے شک صحیح کہا آپ نے بھای جان ماشاء اللہ آپ کی باتیں سن کر بہت سکون مجھے ملا آپ کی الفاظوں پہ بڑی آ محبت نظر آئی
جی جی جی اصل معاملہ یہ ہے کہ ہر اپنے ہندوستان کا جو باشندہ ہے اگر وہ اپنے ملک کے لیے ایسے ہی سوچے تو ہمارے ملک کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا اور ان شاء اللہ ہمارا جو ملک ہے وہ اس پوری دنیا میں سب سے افضل ملک بن جائے گا
بے شک بےش شک شبحان اللہ شبحان اللہ کیا بات ہے
جی
تو ماشاء اللہ آپ نے بہت صحیح کہا بھائی جان لیکن یہ ہے کہ دیکھیے وجہ نہ آج کل کے لوگ جو ہے وہ ہو گئے ہیں کہ بھائی درخت کیا ہے کہ ہر ایک کو لگانا چاہیے اپنی باغوں پہ اپنے شہروں پہ پہ اپنے جگہوں پہ مطلب درخت کا ایک یہ تو ہونا ہی ہونا ہے کیونکہ اس میں سے اپن کیا ہے کہ تازی ہوائیں لے سکیں کم سے کم آج کل دیکھے اتنا پلوشن پھیل چکا ہوا ہے کہ یہ وایو منڈل ہوا پہ دیکھیے جو یہ دھواں نکل رہے ہیں کارخانوں سے دھواں نکل رہے ہیں یہ سب کہاں جا رہا ہے انسان کے شریر پہ ہی جا رہا ہے
بے شک اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے روزمرہ کی چیزوں میں اس بات کو بھول گئے ہیں کہ ہمیں زندہ رہنے کے لیے جن ذرایات کی ضرورت ہے ان ذرایات کو ہم مرحوم کر رہے ہیں اور ان سے پھر خود محروم ہو رہے ہیں اگر ہم اسی آگے بڑھیں گے تو ہمارے جو یہ دیش میں ٹیمپریچر ابھی پچاس جا رہا ہے آنے والے سمے میں اس سے بھی زیادہ اونچا ہو جائے گا
بے شک بے شک ماشاء اللہ بہت اچھی بات کہی آپ نے بھائی جان
جی ہاں مجھے بھی ماشاء اللہ آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا اور ہم لوگ اس علم کو حاصل کریں اور علم کی روشنی میں اگر ہم اپنی زندگی میں عملات کریں گے تو ان شاء اللہ ہمیں بھی اس کا فائدہ ہوگا اور عوام کو بھی اس کا فائدہ ہوگا اور ہمارے دیش کی ترقی بھی ہوگی اس سے
بے شک بے شک ماشاء اللہ صحیح کہا آپ نے لیکن یہ کہ دیکھیے عوام اگر سدھرنا چاہے تو بہت مطلب اپنی عوام جو ہے ایک تھوڑا اس میں پھنسی ہوئی ہے کہ بھائی اگر اس میں سے اپن وہ کر سکیں درخت وغیرہ یہ سب لگا سکیں اس میں سے اتنی اچھی آبادی ہو جائے اور ہم لوگ جو آکسیجن کمی ہوتی ہے اس سے انسان دور رہے کیونکہ جب درخت لگے رہیں گی سب جگہ انسان جب بیٹھتا ہے اس کے نیچے ایک الگ ہی سکون ملتا ہے ایک الگ ہی ٹھنڈک ملتا
بے شک اگر آپ گرمی کے موسم میں اپنے گھر سے نکلیں اور کسی درخت کی چھاؤں میں اگر آپ تھوڑی دیر آرام فرمائیں اور اپنے موبائل کو نکالیں اور اس کا ٹمپریچر چیک کریں تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ اس درخت کے نیچے جو ٹیمپریچر ہے وہ رہے گا کم اور جیسے ہی آپ دھوپ میں نکلیں گے تو وہاں ٹمپریچر بڑھ جائے گا تو اس لیے درخت کا اپیوگ بہت زیادہ ضوری ہے لائف میں
بے شک بے شک بے شک
اور آج کل دیکھیے بھائی ہمارے یہ آج کل دیکھیے آج کل کی عادتیں لوگوں کی اتنی وہ ہو چکی ہیں کہ آج کل موبائل پہ انسان اتنا پھنس چکا ہے کہ آج کل دیکھیے اللہ نے ہمارے اوپر پانچ وقت کی نمازیں فرض کر دی ہے
بشک
لیکن آج کل لوگ دنیا میں اس قدر پھنس چکے ہیں کہ ہم اللہ کے بد بتائے ہوئے راستے سے دور ہیں جو ہمارے اوپر فرض عین ہے اس ہم دور ہیں اور یہ جی جی
ان شاء اللہ اگر ہم دین کی صحیح علم کو حاصل کریں گے تو ہماری زندگی میں سارے امن و سکون آئے گا اور علم کی روشنی سے اگر ہم آگے بڑھیں گے تو ہمارے لیے اللہ کے وعادوں کو جاننا آس نان ہوگا ہمارے لیے نماز کے جو فرائض ہیں ان پہ عمل کرنا بھی آسان ہوگا اور یہ پتا چلے گا کہ دنیا اور آخرت کی جو کامیابی ہے وہ صفتوں اور سلاد میں آ جائے گی
بیشک
خیال ہے آپ کے اس بارے میں
ماشاء اللہ لیکن اللہ نے کہا نا ان سلاد الترن خواہشائےلم کر بے شک نماز برائی اور بیائی سے بچاتا ہے نماز دل کا سکون ہے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ ولم کی آنکھوں کی ٹھنڈا کی نماز
بیشک بیشک
ہے نا لیکن آج کل لوگ کیا اس چیز سے تھوڑا دور ہو چکے ہیں آج کل موبائل کو اتنا امپورٹنٹ سمجھ لیے ہیں کہ موبائل پہ دیکھیے آج کل مطلب موبائل ایک دیکھا جب ایک دو پہلو ہیں اس کے ایک اچھا بھی ہے اور ایک برا بھی ہے
بیشک
اچھا اس میں بھی یہ ہے ایک جیے انس سفر میں ہے قرآن پڑھ کے من ہے موبائل کھولو اپن قرآن اس میں پڑھ سکتے ہیں آج کل موبائل سے سے نماز کے طریقے سیکھے جا سکتے ہیں آج کل موبائل سے انسان ہر ایک آیت سیکھ سکتا ہے
بے شک یہ بھی ہماری جو دیس کے سائنٹسٹ تھے انہوں نے جو نطفہ اجاد کیا اس سے ان میں مکمل کامیابی حاصل ہوئی جیسے کہ اگر ہم کسی بھی چیز پہ علم کو حاصل کر کے آگے بڑھیں گے جیسے کہ اگر ہم ایک چھوٹی سی بات دیکھیں پانی کا پینا اگر ہم اس کو پانی کو تین سانس میں مکمل کریں گے ایک گلاس تو آپ یہ سمجھیے کہ اس ایک گلاس کی آپ جو قیمت پتا چلے گی کہ اس میں ہم کو کسی بھی طرح کے باہر کی جو غلط ہوائیں ہیں وہ ہمارے مطلب جسم میں نہیں آئیں گی اور اگر ہم ایک سانس میں پانی کو پئیں گے تو ہمارے جو سائنس نے بھی اس کو بتایا ہے کہ پانی کو ایک سانس میں نہیں پینا چاہیے پانی کو تین سانس میں پییں
بے شک سبحان اللہ بھائی جان یہی ایک دعا ہے لوگوں سے اللہ کے راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح راستہ پہ چلنے کی توقی کا تاؤ کرنا ہے
ب شاک ب شاک بشک
اور آج کے دیکھ لیجے آج کے لوگ کیا ہے کہ دنیاوی معاملاتوں میں اتنا پھنس چکے ہیں لوگ کہ مطلب ایک دین کی طرف تھوڑا مطلب رو کا رو نہیں ہو پا رہے ہیں
جی جی اصل دنیا میں جو چیزیں انہیں نظر آ رہی ہے وہ صرف دیکھنے کے اعتبار سے ہی ہے اگر ان چیزوں کو کو اگر آپ یہ سمجھیں کہ دنیا کے بعد جو آخرت ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے اور اس کی کامیابی ہمیں حاصل کہاں کرنی ہے وہ دنیا میں رہ کے کرنی ہے تو جب ہم اس کامیابی کو حاصل کریں گے اور دنیا میں اپنے عمل کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چل کے کریں گے تو ان شاء اللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے
بے شک شبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے ماشاء اللہ بہت اچھی باتپ نے وہ کہی ہے لیکن دیکھیے آج کل ن لوگ ہے وہی تو میں کہ رہا ہوں دیکھیے کیا ہے کہ موت موت برحک ہے
بے شک
انسان دنیا پہ آیا ہے تو وہ اس کو مرنا ہے اللہ تبارکعی نے ایک سیکنڈ نہ وہ کم جائے گا نہ ہی زیادہ جائے گا جس وقت ٹائم فکس ہے اس ٹائم اس کو مرنا ہے اور اللہ تب تعالی نے فرمایا ہے کل نفسل جائقت ال موت ہر نفس کو موت کا مزا چکنا ہے ماشاء اللہ بھائی جان آ سے بعد میں بہت اچھا چل گاؤ صبح ن اللہ صبح نلہ آپ ب ہم بہت بہت سلامت رکھی اللہ سے دعا ہے ماشاء اللہ اللہ حافظ
اللہ حافظ اللہ حافظ